ہلو
اسلام علیکم
ہلو
ہاں ہیلو
ا سلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا نام ہو آپکا
کیسے ہیں بھائی جان
آپ کا نام بتاؤ
ہلو
ہلو
کیسے ہیں
ہم تو ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں
میرا بھی خیریت ہے
آپ کا نام کا ہوا
میرا تو لاڈلی نام ہے لاڈلی بی بی
لاڈلی بیگم
بی بی لکھتے ہیں لاڈلی بی بی
لاڈلی بی بی
ہمم
اور سب بتائیے تو اب جا رہے گھومنے
ایشو بہت ہے مطلب میرے ادھر
تمار کو ایسو رہتا ہے ہاں ٹھیک ہے بولتے ہیں ٹاور والا کمپنی ٹاور نہیں ہے اگل بگل کا
ہے پر نہیں اچھا نہیں چلتا ہے جیو کا ٹاور ہے اس اچھا نہیں ہوتا ہے
آپ کا کون سا سیم ہے جیو کا یا ایئرٹیل
بتائیے اپنے کام کے بارے میں کاچی کام کرتے ہیں کیسا چل رہا ہے
کام ابھی مطلب ٹھیک ہی ٹھاک چل رہا ہے
اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں
اسکے علاوہ تو نہیں بزنس کے علاوہ گھر میں رہتے ہیں دن بھر کوئی کام نہیں ہے سرکاری جاب اتنا بے روزگاری ہے کی کیا بتائیے
وہ کرتا ہے تو کوشچن پیپر لیک ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیسے
ہمم نگا ہو گیا ہے
ہوا نہیں ہے کرنا ہے
ہمم اچھ
اور آپ کی باجی لوگ کتنی ہیں
ہیلو
ہان باجی لوگ مطلب سمجھے نہیں
بہن لوگ کتنے ہیں
اچھا ایک ہے نہیں وہ تو سبھی چھوٹی ہے کالج میں پڑھتی ہے
ہاں
اور ابھی کیاچیک تے
سدھر کہ ابھی ڈالتے کا تو میلہ لگتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے آپ کو
بجلی لائن میں میلا لگتا ہے
یے کوئل ندی کنارے نا
ہاں
اچھا تو لگتا ہے مطلب
ساون میں لگتا ہے ابھی تو لگ ہی رہا ہے پورا ساون اسٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب ہم کو لگتا ہے ایک ہو جائے گا ایک آدھ سپتاہ کے اندرے سے اسٹارٹ ہو جائے گا لگنا چالو ہو گیا پورا سب
امم
ہاں ہم تو بہت بار گئے ہیں
تو ہر سال لگتا ہے کیا
ہاں ساون میں ہر سال لگتا ہے
ادھر کوئل نادی کے کنارے تو یہ اس ٹائم تو برسات رہتا ہے نا
برسات رہتا ہے پر وہاں پہ سادن ہے شیواجی میدان میں لگتا ہے
ہے شیوا جی میدان جو ہے نا ڈالٹین گنج میں تو بہت لمبا چڑا ہے نا تو اسی میں لگتا ہے
مان لیجیے کہ اوپر سے تو پیک تھوڑی ہوگا کھلا ہی نا ہوگا
ہاں کھلا ہی رہتا ہے
برسات سے بڑا مطلب چھا جاتا ہوگا
بہت بھیڑ رہتا ہے
نہیں بتا ہوں ب
پر اس مطلب وہ چیز مطلب میلا ولا سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پر مطلب بچے لوگ کے ساتھ چلے جاتے
ہاں بچے لوگ کو تو لے کے جانا ہی پڑیگا ھمم بچہ میں گھومنے پھرنے کا من بھی کرتا بچہ لوگ کا ملا جو ہے کتنا دن لگتا ہے
نیلا قریب ایک ڈیڑھ مہینہ سے اوپر ہی لگتا ہے
ڈیڑھ مہینہ سے اوپر ہی لگتا ہے میرے جانکاری سے
چالیس دن تک نہیں چالیس پینتالیس دن ہاں
اور ادھر بارش وارش ہو رہی ہے
موسم تو ادھر بارش کا ٹھیک نہیں ہے بارش کا بھی ماننا چاہیے بارش ہونا چاہیے لیکن بارش ہو نہیں رہا
ہوں
باند میں اتنا کھیتی وغیرہ تو نہیں ہوتا ادھر گاؤں میں ہی زیادہ ہوتا ہے مان لیجیے ان لوگ کے لیے بھی دککت ہے نا بارش ہو رہی یہاں پے ٹائم چل رہا ہے
اور آپ کو امی ابو کیا کرتے ہیں
ممی ابھی تو ممی ہے اور گھر صہیا میں اور ابو
ہاں
ھمم ہاں اور آپ کا آپ کا کام ہے
چاچی بولے
آپ کیا کرتی ہے
ہم تو کچھ نہیں کرتے ہیں بس اپنا گھر کا کام اور گرہنی کا کام کرتے ہیں بس کھانا پینا بنانا ہے سب کو کھلانا ہے
کلاس میں پارٹ ٹائم جاب
اچھا پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں
آمم
پارٹ ٹائم جاب بھی کر لیتے ہیں
ہاں کر لیتے ہیں
اچھا بچے لوگ تو پھر اسکول سب گھر کا کام وغیرہ سب نا
اور میرا سب سے مطلب پسندیدہ چیز ہے کہ اب اچھا اچھا جگہ ہم کو جانا اچھا لگتا ہے گھومنا اچھا لگتا ہے یے سب بہت اچھا لگتا ہے
کشمیر جائیے ابھی کشمیر جانے کا ٹائم ہے ساتھ میں اور نہیں تو اور یہاں جائیے تاج محل گھومے آگرہ میں مکہ مدینہ جائیے کس ٹائپ کی جگہ پسند ہیں گھومنا پسند ہے تو کس ٹائپ کی جگہ
جیسے میں ہو گیا اجمیر شریف
اچھا اجمیر شریف ہے اچھا آپ کو جسلمیر بھی جانا چاہیے
ہمم
ویسے وسے کیا کر رہے ہیں ابھی
ابھی تو کچھ نہیں کر رہے ہیں مطلب آج گھر پے ہی ہیں تو دوپہر کا کھانا بنا رہے ہیں آج چپٹی نہیں ہے
اور اپ نے
ج آمم
آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں
میرے شوہر کچھ نہیں کرتے ہیں بس بولے نا کی فارمر کا کام کرتے ہیں پلس میں کام بھی کر لیتے ہیں
فارمر کا کام پلس
آمم
ابھی گھر پے ہی ہیں کیا آپ کے شوہر
نہیں گھر پے نہیں ہے
اچھا چلے گئے ہوں گے
آمم
بچے لوگ تو اسکول چل گئے ہوں گے
بچے لوگ مدرسہ چلے گئے
ہاں مدرسہ وسیے مان لیجیے مدرسہ اور ابھی میں نے کی مدرسہ بھی کا ہے نا کہ مدرسہ کو ابھی یے آپ کا کیا بولتے ہیں سرکار کے طور پے مطلب ابھی جنوین نہیں ہوا مدرسے کا ابھی کو جلدی ملتا ہے اور بتائیے
اور بس ایسے ہی
آر کے کتنے ہیں باجی لوگ باجی
ہیلو
ہیلو
کاچی بولے
باجی
میری باجی لوگ میری باجی نہیں ہیں ہم بس پرس ایک ہی ہے ون پیس اور ایک میرا بھائی جان ہے میری باجی لوگ ہے مطلب
م نیا ہو گیا جی
اوں
جی
کاچی بولے
آپ کے بھائی جان کا نگاہ ہو گیا ہے
ہاں میرا بھائی جان کو نگاہ ہو گیا ہے
اچھا وہ ادھر اتیھی کیا بولتے ہیں جی کمپنی سے ابھی آپ کو جو اس بارے میں آئیڈیا ہیں آپ کو اگر بت بنان والا جو کمپنی ہے جو گھر گھر کام دے رہی ہے
نہیں اس کے بارے میں تو ہم کو نہیں آئیڈیا ہے
ہوں لگتا ہیں آپ لوگ گرام کھیت میں شاید نہیں پہنچا ہوگا ابھی تک
ہوں سستھا کا نام کیا چاہیے
جی اچھا ہاں سستھا کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن اب وہی مطلب کام ہ ہوتا ہوتا کہاں
ہوں
اگربتی وغیرہ بھی بنتا ہے نا سمجھئیے ایک پینٹگ کا کام
ہوں پیکنگ والا کام ہوگا
ہاں ہاں جی یہ سب کچھ کچھ کمپنی جو ہے صابن وغیرہ کا اور بھی کچھ کچھ کا وہ گھر گھر مطلب اپنا گرامین چھیتر میں پیکنگ کا کام دے رہا ہے اپنے سے مشین لگائے گا سب کچھ کرے گا اور آپ کو مطلب کام کرنا ہے ہ اچھا دھیرے پہنتے ہے گھر میں
ہوں
یہ تو مطلب بہت سارے گھر کے مہیلا ہے جو گھر میں